م وبرکات
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بھائی سب آپ ٹھیک ہو جی بالکل میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو گی آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے چائے کھانا ہو گیا سب
ہاں جی بھائی چائے کھانا سب ہو گیا
آپ کی امی جان آپ کے ابو جان آپ کے بھائی آپ کے بہن آپ کے بیٹا آپ کی بیٹی سب ٹھیک ہے
ہاں جی بھائی گھر میں سبھی ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو آپ
بی بس ابھی بیٹھا ہی ہوا تھا تو سنھ بعات نہیں
جی بھائی جاناں
ہاں جی ب بولیے کس پہ بات کر رہے ہیں گاڑیوں کی وجہ سے پلیوشن جو ہو رہا ہے اس پہ کچھ بات کریں
جی بھائی جان بتائیے میں بھی کچھ آپ سے سیکھوں
جی آپ کو پت ہے آج کل کتنی گاڑیاں چلتی ہیں روز
ہاں جی بائے
بھائی ہزاروں لاکھوں گاڑیاں آج ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ ایک گاڑی نہ ہو کم سے ک کم ایک موٹر سائیکل تو رہتی ہی ہے
جی بھائی جان
ہاں بولے ان کے بارے میں کچھ مطلب آپ کو کیوں لگتا ہے مطلب گاڑیوں سے زیادہ پولوشن ہو رہا ہے
ہاں جی بھائی گاڑیاں آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں آٹو موبائل جو گاڑیاں ہوتی وہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے جس کی وجہ سے آج جلد کام بہت ا ہی آسان ہوتا ہے ہم ایک دوسرے جگہ پہ گاڑی میں جا ستے ہیں وہ بھی بہت ہی جلدی جو انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمیں کہیں پہ جانا ہو تو بہت جلدی کچھ کام ہو مارکی کٹ جانا ہو یا کسی بھی جگہ جانا یا دوست سے ملنے جانا تو ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے تو اس اس لیے ہم کو آٹو موبائل ہیں گاڑیاں جس میں بہت سارے آتے ہیں کارز بس ٹرک بائک اور بھی بہت ساری گاڑیاں جو ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ دیتے ہیں اور جلی بہت ہی جلدی ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں اور اپنے وقت پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل اگر کسی بھی بندے کو آفس جانا ہو یا اسکول جانا ہو کالج یا کہیں بھی تو ہمیں صبح جلدی اٹھنا پ پڑتا ہے اگر کہیں دو کلو میٹر یا تین کلو میٹر دور کالج ہو یا آفس ہو تو ہمیں گاڑیوں کی وجہ سے ہم جلدی پہنچ پاتے ہیں ٹائم پہ یعنی ہم چار گھنٹے
جی جی بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کہی آپ نے بالکل صحیح بات کہی مطلب آج مطلب آج کا جو دور ہے مطلب ہماری زندگی میں گاڑیوں کے بغیر مطلب جینا مشکل ہے مطلب کافی زیادہ دور جب جانا ہو تو گاڑی میں ضرور جانا پڑے گا ورنا پائے گا لگر لیں گے تو دو تین دن بھی لگ سکتے ہیں ہفتے بھی لگ سکتے ہیں مطلب لیکن اس سے پتہ کیا ہوتا ایئر پولوشن کافی زیادہ بڑ جاتا ہے مطلب سموک جو گاڑیوں سے نکلتا ہے مطلب جب پیٹرولم چلتا ہے تو اس سے دھواں نکلتا ہے مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ ہو گیا نائٹ ٹروجن آکسائڈ ہو گیا مطلب تو اس کی وجہ سے مطلب کافی زیادہ ماحول خراب ہوتا جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بھی ہو رہی مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ سے کافی زیاد گل وارمن ہو رہی ہے اور آج کل آپ دھ رہ ہوں گے اتنی گرمی رہتی ہے مطلب انسان جیسے نہا رہا ہوتا ہے پسینے میں
ہاں جی بھائی
اوپر سے مطلب سانس کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں مطلب یہ زہریلی ہواؤں کی وجہ سے مطلب مطلب جب یہ زہریلی ہوا ہمارے مطلب
ہاں جی بھائی
پھیفڑوں میں چلی جاتی ہے نا تو مطلب ایزما برونکائٹس اور سانس لینے میں تکلیف جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے مطلب اور مطلب جو دماغی تناؤ ہوتا ہے مطلب نوائز پولوشن بھی جو ہوتا ہے گاڑیوں کی وجہ سے مطلب گاڑیوں کے چلنے کی آواز سے مطلب بے وجہ ہارن بجنے سے مطلب نوائز پوشن ہو جاتا ہے اور جو مطلب مائگرین بھی ہو ہے اس کی وجہ سے مطلب سر میں درد ہوتا ہے کافی زیادہ بلڈ پرریشر اور مینٹل اسٹریس گ ج بلڈ مطلب پریشر اور مینٹل اسٹریس بھی کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اب بولیے آپ کچھ
ہاں جی بھائی آٹومل جدید دور کی اہم ضرورت ہے لیکن ان کے بے شمار نقصانات بھی ہیں اگر ان کا غیر ذمہ داری استعمال کیا جائے تو یہ انسان ماحول اور معاشرت پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں
جی جی بالکل
گاڑی سے نکلنے والی دھواں دھواں ہوا کی آلودگی کرتا ہے جس سے داں میں موجود نقصانات دیگر اور سانس لینے تکلیف ہو سکتی ہے دل اور پھیڑ کی بیمارییا کا باز بن سکتی ہے
جی بالکل
اس سے بہت سارے نسانات بھی کچھ فائدے بھی بتاؤں گا گاڑی سے نکلنے والا دھواں ماحول کو آلودی بھی کرتا ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے
جی جی
یہ بہت ہی ضروری ہے آج کل کیونکہ آج کل آ دیکھ سکتے ہیں آٹو موبائلس کی وجہ سے لوگ کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں
جی جی بالکل
زیر سفر تیز ہو جاتا ہے جس سے وقت کی کافی بچت ہوتی ہے
جی بالکل
سامان کو ایک شہر یا دوسرے شہر پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے جس سے تجارت اور معاشرت کو فروغ ملتا ہے ہاں جیسے ڈیرا ہو یہاں گاڑیوں کی فیکٹریوں اور ٹرانسپورٹ کی شعبے میں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے
جی بالکل آپ نے بالکل صحی بات کہ مطلب ہم کو چاہیے کہ مطلب اگر ہم کو کہیں جانا ہو دور جانا ہو تو ہم کو بس یا کچھ اور ہی لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم ایسےطلب ہر کوئی الگ الگ گاڑی لے کے نکلے گ تو پولیوشن کافی زیادہ بڑ جائے گا اوپر سے مطلب ہم کو چاہیے مطلب اسکول یا کالج جب ہم جائ تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں تاکہ اس سے بھی تھوڑا پولوشن کام ہو اور زیادہ تر ہم کو مطلب جو الیکٹ رک آٹوز آ گئے ہیں نئے اور الیکٹرک گاڑیاں بھی ہیں کافی ساری ان کا استعمال کرنا چاہیے اوپر سے مطلب مطلب اپنی گغریوں کا مطلب ٹائم دیکھنا چاہیے مطلب ہم کو دیکھنا چاہیے ابھی ہم ہے کہاں پہ کیا حالت ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کی
جی بائی صحیح بات ب رہی آ نے
جی ہم کو چاہیے اگر نزدیک جانا ہو تو ہم پیدل جائیں یا سائیکل لے کے جائیں ملب اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے خالی بچے سائیکل نہیں چلے بڑے بھی چلا سکتے ہیں اسے انسان ایک تو تندرست بھی رہے گا اور پولوشن بھی نہیں ہوگا اوپر سے مطلب ہم کو چاہیے مطلب مطلب ہماری سہولیت کے لیے ہم کو چاہیے ہم گاڑی استعمال کریں لیکن لن جتنی لمیٹیڈ ہم کر سکتے ہیں اتنی لمیٹیڈ گاڑی استعمال کرنی چاہیے لیکن گورنمنٹ نے بھی ایک قدم اٹھایا مطلب وہ اب ای ٹوینٹی پیٹرول نے لانچ کر دیا جس وجہ سے پولوشن کافی کم ہو رہا ہے لیکن اوبر سے اس سے مطلب اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہے مطلب گاڑی مائلیج کم دیتی ہے مطلب جو ای ٹوینٹی گاڑی گاڑیاں نہیں ہے مطلب وہ مائلیج کافی کم دے رہی ہے اوپر سے مطلب حالت بھی ایسی ہو رہی ہے مطلب جو یہ مطلب جب الکوحل بنتا ہے ایتھنال جب بنتا ہے تو وہاں پہ فیکٹری میں بھی پولوشن ہوتا ہے اس کو بھی چاہیے مطلب اس کو اس پولوشن کو بھی کم سے کم کیا جائے
ہاں گاڑی سے نکلنے والا دھواں ماحول کو آلودہ کرتا ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اس سے بہت سارے روزگار کے موقع بھی بڑٹھتے ہیں جیسے ڈرائیور ہو یا مکین ہ گاڑی کی
ہاں ج بائی تو میں آ کو کچ بتاؤںا اس سے بہ سےاتھ سے بھی ہوتے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تیز رفتار اور لاپرواہی کی وجہ سے ہر سال ہزاروں حادثے ہوتے ہیں جس سے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں جو اپنی جوانی کی عمر میں گزر جاتے ہیں جو اپنی زندگی نہیں گزار پتے ہیں اس سے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے وہ جو اسپیڈ لمٹ وہ رولرز یوز نہیں کرتے ہیں اس کے کے خلاف جاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر گاڑیاں پیٹرول اور ڈیزل استعمال کرتے ہیں جس سے قدرتی وسائل تیس سے ختم ہو رہی ہے ہاں گاڑیوں سے خارج ہونے والی جیسے جیسے گلوبل وارمنگ اور موسمات تبدی موسمات موسم میں بہت ساری تبدیلیا بھی آتی ہیں
جی جی آپ نے بالکل صحی بات کہی مطلب گاڑیوں سے ایسی ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں کافی زیادہ مطلب کبھی کوئی مائنر گاڑی چلا رہا ہے تو کسی بڈی کو ٹوک دیا کوئی مطلب نوجوان جس کا خون گرم ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے آ گیا اس کے دماغ میں کسی لڑکی نے اس کو دھونکھا دے دیا تھا وہ لگا گا دے گا بوی میں آ کے گانے اور چلائے گا گاڑی دو سو کی اسپیڈ پہ پھر دیکھے گا نہیں سامنے انسان آ رہا ہے کہ بھیڑ آ رہا ہے سب کو اڑا دے گا بیچ میں جو بھی آئے گورنمنٹ کو چاہے وہ پہلے مینٹل ٹیسٹ لیے ان کو لائسنس دینے سے ان بچوں کو لائسنس دیتا کون ہے اوپر سے مطلب اس اس سے مطلب اوپر سے گاڑیاں چلانے کی وجہ سے جو دواں وواں نکلتا ہے اس سے کافی زیادہ دھند پھیل جاتی کہ مطلب ج کو ہم سمارگ بھی کہتے ہیں اور پھر مطلب دکھنے میں بند ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دہلی میں کیا کیا کیس ہو گیا تھا مب کوئی دیکھ نہیں پا رہا تھا مطلب دھند میں جیسے لگ رہا تھا وہاں پہ کوہرا چھا گیا پورے پورے شہر میں ہی
جی بھائی ہاں جی بھائی جیسے گاڑیوں کی ہارن اور انجن کا شور ذہنی سکون کو مٹا مٹاتا ہے مسلسل شور سے سر درد سر درد ذہنی دباؤ اور سماعت کے مسائل پر پیدا ہوتے ہیں شہروں میں گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے ٹریفک جام معمول بن گئے ہیں اس سے وقت کی اور ایندھن دونوں ضائع ہوتے ہیں زیادہ تر گاڑیاں
جی جی
ہاں جی زیادہ تر گاڑیاں ڈیزل پر چلتی ہیں ان ایندھنوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے سے بہت سارے وسائل ختم ہوتے ہیں
جی جی بالکل
ہاں ہر جگہ گاڑی استعمال کرنی سے پیدل جانے کی عادت کم ہو جاتی ہے جس سے لوگ واکنگ پہ نہیں جا سکتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اگر انسان اگر کم جگہ طے کرنی ہے تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں دوست کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ
جس سے آپ کی جو صحت میں اچھی تبدیلی آ سکتی ہے آپ کی واکنگ کی وجہ سے آپ کا جو جو بھی کچھ بیماریاں ہووں تھکان ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کم یا زیادہ وقت دے سکتے ہیں کسی بھی کام کو انجام دینے میں اسے
جی آپ نے مطلب یہ بالکل صحیح بات کی اب ہم کو چاہے مطلب ہم گورنمنٹ سے اس کے بارے میں بات کریں مطلب ہم کو چاہے ہم کو نو کار ڈیز رکھنی چاہیے مطلب مطلب سال یا ہفتے میں کوئی ایسا دن مقرر کرنا چاہیے جس میں گاڑیوں کا استعمال ہی نہ کرے کوئی اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو گرفتار کر دینا چاہیے وہیں پہ دو تین سال کے لیے اس کو ایکٹ لگا دو اوپر سے مطلب ہم کو آڈ ایونڈ رول ہم فالو کریں مطلب زیادہ پولیوشن والے دنوں میں مطلب مطلب گارڑوں کے نمبر پلیٹ کے حساب سے مطلب آڈ مطلب ایسی ملب دیجیے مطلب جس گاڑی کا پلیٹ آڈ ہو تو وہ پہلے ہی جائے جس کا ایون ہو وہ اگلے دن جائے مطلب اور ہم کو چاہیے مطلب جو مارکیٹ اور زیادہ مطلب ہجوم والی جگہیں ہیں وہاں پہ مطلب گاڑیاں ایلو نہیں کرنی چاہیے مطلب جس سے وہاں کے پولوشن کافی کم ہوگا اور سموگ وموک کا خطر بھی نہیں رہ گا جیسے کہ
کو بھی دھیان دینی چاہے رولس کو لاگو کرنا چاہے اور ان پہ دھیان دینا چاہے پورا قانون بناانا چاہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ گاڑیاں اسپیڈ لمٹ میں زیادہ نہ چلائے آپ انلیگل ہے وہ لائسنس بنھاتے اور چلاتے ہیں گاڑیاں تیز اس پہ بھی دھیان دینا چاہیں اور رولز رکھنے چاہیں جیسے گرین لائٹ ریڈ لائٹ کبھی وہ فالو نہیں کرتے ہیں کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ جب انسان کچھ کر نکلتا ہے تو ان کو دھیان دینا چاہیے کہ لوگوں کے لیے بھی دھیان رکھنا چاہے اور اپنے لیے بھی
جی جی جی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مطلب آئند امید کا کی کیا یہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی جی ٹھیک ہے اللہ حافظ